دوستان
وعلیکم السلام بھائی جناب ٹھیک ہو گرمی صب ٹھیک ہے
بڑھیا بھجن آپ گھر میں سب ٹھ ہو بٹا سب ٹھ
آپ سب ٹھیک ہو
بس بڑیا بائی جان بجان میں سوچ رہ تھا تھا میں یہ اینٹ کی جو بٹیا ہے نا میں یہی پر رہتا ہوں میں سوچ رہا تھا آج انٹ کے بارے میں بات
ہاں ہاں بالکل میرا وچن بھی کل اینٹ کے ب جسے مطلب وہ لئے تھے بڑے
ٹھیک بچن آج ہم اینٹ کے بارے میں ہی بات کریں اینٹ کی بٹیا تمریتی شعبے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں گھروں سکولوں ہاسپٹلو پولو سڑکوں اور بڑی عمارتوں کی تعمیر کے لیے اینٹ بنیادی تمریتی سامان ہیں اس لیئے اینٹ کی بٹھیاں ہر ملک میں موجود ہوتی ہیں اگر ایند کی بٹیاں نہ ہوتی تو مضبوط اور پیداوار عمارتیں بننا بہت مشکل ہوتا لیکن جہاں اینٹ کی بٹھیاں ترقی اور تعمیر تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہی اس سے ماحول اور انسانی صحت پر بھی کچھ معافیا اثرات بھی پڑتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بیٹیاں ایسے طریقوں سے چلائے جاں جائز جو ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچائے
ہاں آپ نے بالکل صحیح بات کی ارے اصل میں اگر ہم بات کریں ہیںیک کیا ہیں تو بریک یہ اینٹ کی بٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مٹی کو خاص طریقے سے تیار کر نٹو کی شکل دی جاتی ہے ہیں اور پھر انہیں بہت اور زیادہ حرارت پر پکایا جاتا ہے پکنے کے بعد یہ اینٹیں سخت اور مضبوط بن جاتی ہیں اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہو جاتی ہیں ار ہم بات کریں گے نا بریک کلنگ کی اہمیت اگر میں کروں گی بات تو بریک کلن کے بغیر جو بھی مطلب کام کاج ہے نا آج کل وہ مکمل نہیں ہو سکتے ہیں اگر بات کریں گے اسکول آفس اور تعلق کی بات کریں گے تو ہر جگہ مطلب ہر جگہ ہر جگہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا مطلب اگر کہیں پہ کچھ کام مطلب کا چلتا ہیں تو ادھر بھی مطلب انٹو کے بغیر کچھ پاسبل نہیں میں اپنی ہی بات کروں گی گھر کی کیا بتاؤں بھائی مطلب
لگ ہماری گھر میں
اسلی بار کام چل رہا تھا تو ہمیں تھوڑی ان مطلب یہاں سے مطلب تھوڑی تھوڑی ملے تھے تو پھر میں نے سوچا تھا مطلب انڈی کتنی ضروری ہیں مطلب ایک کچھ بھی مطلب جو بھی ہم بنا تو اس لیے بریک ملکی تاریخ اور انفراسٹرکچر کی بنیاد ہے آپ کو ب م ہاں
اینٹ بنانی کی اینٹ بنانانی کا عملہ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے زرخیز مٹی کی جاتی ہیں اھی کی جاتی اٹھی کی جاتی ہے اس اس مٹی میں پانی ملا کر اچھی طرح گوندا جاتا ہے پھر اسے سانچ سنوچ میں بھر کے اینٹ کی شکل دی جاتی ہے یہ کانچ اینٹ دھوپ میں قئی دن تک سکھائی جاتی ہیں جب یہ مکمل طور پر سوکھ جاتی ہیں تو انہیں بھھی میں رکھ کر بہت زیادہ حرارت پر پکایا جاتا ہے پکانے کے بعد یہ لال رنگ کی مض بت ایند بن جاتی ہے بھجان اگر ہم دیکھیں یہ ایند کی کیی کیسی بنتی ہے بھجن یہ اتنی آسانی ہوتی ہم لیتے ہیں گھر میں تو آسانی سے یہ لگاتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں لگ جو لگاتے ہیں اینٹ لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہو رہی ہے میں رہتا ہوں ب جان اسی اینٹ سے جہاں پر بنتی ہے وہاں پر رہتا ہوں بجن ایسے ایسے لوگ بناتے ہیں کہ وہ بیچارے دن بھر اور رات ب نہیں سو رہے اتنا سخت ہے یہ کام پہلے ان کو مٹی پر پانی لگانا پڑتا ہے پھر وہ مٹی کو ایسے مٹی کو واپس اس میں ڈالنا پڑتا ہے پھر وہ گاڑیاں آتی ہیں اور پھر لیتی ہیں وہ وہاں پٹی پر ج ان کو پکایا جاتا ہے بٹیوں میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں کچھ مٹی تیار کرتے ہیں کچھ اینٹیں بناتے ہیں اور کچھ انہیں بٹی میں لگاتے نکالتے ہیں ب ان کو بھٹی میں لگاتے ہیں اور نکالتے ہیں وہاں پر اتنی گرمی ہوتی ہے ان کو ان بچاروں کو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے اس گرمی میں رہنے کو لیکن بچن وہ پھر بھی وہ کام کرتی ہے یہ کام بہت محنت طلب طلب ہوتا ہے اور اکثر موزدور سخت گرمی اور مشکل حالات میں کام کرتا ہے وجہ
ہاں آپ نے بالکل صحی بات کی بریک کلنگ کے اگر لیکن فائدے بھی بہت سارے ہیں اگر فائدے کی بات کروں گا نا میں تو گھر اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے احتیاط فراہم کرتے ہیں ہزاروں لوگ کو روز ملتا ہیں اس سے اگر میں اپنی بات کروں اپنی گاؤں کی بات کروں گا تو یہاں بہت سارے دکان والے سبزی والے وہ اپنا سامان بیچ کرتے ہیں جو بھی مزدور یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو بیچ کر اپنا روزمرہ کی زندگی اپنا گزارتی تو اس پہ مطلب اس کے اگر ہم فائدے دیں بہت پتا نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں سبزیاں بیچتے ہیں وہ یہ سب اور جو بھی مطلب پٹھے پہ وہ کام وام کرتے ہیں نا تو ان کو پیسے دیتے ہیں تو اس یہ بھی فائدہ ہے کہ اس سے بہت سارے بن جاتے ہیں ایک انسان نہیں اگر ہم بات کریں گے تو پہلے پہے مطلب جو مطلب اٹے بنتے ہیں وہ اٹے دوسروں تک پہنچے ہیں وہاں سے بھی پیسے ملتے ہیں تو اس کے بہت سارے ہزاروں لوگ کو روزگار ملتا ہے اگر آپ دیکھو گے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا گاؤں میں بھی بیٹھا ہے تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ روزگار کت نو ملتا ہے وہاں پہ وہی میں نے آپ کو پہلی ذکر کی تھی کہ وہاں دکاندار کوو سب سبزیاں بیجنے میں آتے ہیں ب لوگ تو مطلب بہت سارے فائدے ہیں کانسٹرکشن انڈسٹری کے تاریخی میں مدد ملتا ہے ملک کی حسیحت کو سپورٹ کرتا ہے وہی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا یہ کیسے سپورٹ سپورٹ کی بات اگر میں نے چھیڑی تو مطلب وہ یہی کہ اگر کوئی مطلب اپنے اینٹی بیچ گا تو اس کو وہ پیسے ملے گا تو وہ بھی انفراسٹرکچر اسٹرکچر کی تاریخ ممکن ہوتی ہے
بالکل صحیح کہا بھائی ج نے اپنی اگر ہم این کی بڑ یا جب ہم ایند کی بٹیوں کو نقصانات اگر ہم دیکھیں ایند کی بچٹ یا اس سے نکالنے والا جو دواں ہوتا ہوا کو بہت ہی زیادہ آلودہ کرتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سلفر ڈا آکسائڈ اور دوسری نقصان دہ گیسز شامل ہوتے ہیں یہ گیسز ہوا کو خراب کر ہیں اور سانس کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں مٹیوں کا قریبی رہنا بٹیو جو اس کے قریب رہتے ہیں لوگ استھما اللرجی اور آنکھوں کی جلن جیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں بائ جن اگر میں بھی دیکھ گھر کی حالات یہاں پر اگر ہم دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں بھائی جان تو وہ جو بٹیوں سے نکلتا ہے وہ دعااں وہ صبح ہمارے آنگن میں ہوتا ہے وہ سارا دعا بچ اتنی اس بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہمارے جو آس پاس ادھر لوگ ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں ب ان بیٹیوں سے ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ شام کے شام جب ہوتا ہے تو ان سے دعارا نکالتا ہے کالا دعا اتنا نکالتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں ہی ہم دیکھنے ہی ختم ہو جاتے ہے ب جو ایند کی بٹیا ہوتی ہیں اکثر ر خیز مٹی استعمال کی جاتی ہے جس سے کھیتی کی کی زمین کمزور ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صبح ہوتی ہے ہر ایک زمین کے اوپر ہوتی ہے وہ دواں ہوتا ہے دواں درختوں اور پودوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اگر پرانی ٹیکنالوجی والی بٹیا استعمال کی جائے تو پولوشن کا پولوشن اور بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن بھائی جان جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں پر وہی پرانے زمانے کی بیٹیاں ہیں تو ان سے اوپر سے دھواں نکلتا ہے بہت ہی زیادہ اگر ہم دیکھیے بھ اس کا کلائمیٹ پر کیا اثرات ہے اینٹ کی بٹیوں پر گرین ہاؤس گیسز کا ایک بڑا ذریعہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ یہ اخارا کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں اضافہ ہوتا ہے اس سے گرمی بڑتی ہے گلیشر پگلتے ہیں بجم اور موسم میں تبدیلیا آتی ہیں
ہاں وہ بات آپ کی بالکل جو بھی آپ نے ایک ایک بات کہی وہ بالکل میں سہمت رکھتا ہوں ان باتوں سے ہم نے جیسے مطلب بولا اس میں کلائمیٹ پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے اگر مزدور کا مسائل میں بتاؤںا تو ام بٹ میں کام کرنے والے جو مزدور ہوتے ہیں نا بہت سخت محنت بچارے کرتے ہیں مطلب دن رات ایک پسینہپ خود دیکھو وہاں کتنی گرمی ہوتی ہے اگر ہم گھر کی بات کریں گے نا ہمیں یہاں تھوڑی گرمی ہوتی ہے ہمیں کیا ہوتا ہے لیکن وہ بہت مطلب محنت کرتے ہیں
کئی دفعہ ان کام اخراجات لمبی ڈیوٹی اور صحت کے سلااتوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مطلب اگر ہم گھر میں بھی بیٹھ گے تو کتنی گرمی ہوتی ہے ان کا دیکھیے مطلب ان کا خود دیکھو وہاں اتنی گرمی میں پ پھر سے کیونکہ مطلب ان کے بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہیں جو بڑ ٹو پہ کام کرتے ہیں بچوں مطلب ان کے بچے بچارے پڑھتے ہوتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں تو وہ مطلب بہت کہ اپنی محنت کر کے وہ پیسے کماتے ہیں
بالکل صحیح کہا بھ جی
لن اگر میں بات کروں گا نا ماڈرن کلینکس کے جو نا آج کل ہوتے ہیں آج کل کے ملکوں میں انوائرمنٹ فرینڈلی بیکل استعمال کی جا رہے ہیں مطلب دوسرے ٹائپ کی ان میں کم سے وہ لگتا ہے اور دواں بھی نکلتا ہے زگزیک ٹیکنالوجی اور دوسری ج ٹیکنالوجی پولوشن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں کیونکہ آج کل مطلب دور ہی الگ ہیں پہلے زمانے میں پتا کیا ہوتا تھا الگ ہی ہوتا تھا مطلب بہت ٹائم لگتا تھا وہ یہ سب آج کل ویسا نہیں ہے آج کل کے زمانے بت ہے بھائی
بالکل صحیح کہا بائی اگر ہم اب دیکھیں گے عوام کی ذمہ داری عوام کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں عوام کو بھی ماحول کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے درخت لگانے چاہیے پولوشن کم کرنے کی کوشش کرنی چاہی اور انو منٹ فرینڈلی کنسٹرکشن میٹیریلز کا استعمال بھرنا چاہیے نتیجہ اس سے کیا ہوگا بریک کلن سے کیا ہوگا جو یہ اید کی بٹیاں ہیں ملک ترقی اور تمریتی نظام کے بہت اہم حصہ ہیں یہ روزگار پیدا کرتی ہے اور عمارتوں کی تعمیر کے لیے بنیاد بنیادی سامان فراہم کرتا ہے لیکن اگر انہیں پرانیے اور غیر محفوظ طریقوں سے چلاائی جائے تو یہ ہوا زمین اور انسانی صحت کے لیئے ن نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سخت اینوارمنٹل قوانین اور درختوں کی شجر کرری کے کے ذریعے پینٹ کی بٹیا کے معافی اثرات کو کم کیا جائے ہے نا بھ جان
آ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے باتیں کی ہم آگے تک پہنچائیں گے ہمیں مطلب تو ابھی مجھے یہ وہ بل آ رہا ہیں تو میں ابھی رکھ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے بھائی
ساتھ بہت اچھا لگا ملتے اللہ حافظ اللہ حفب